بول رہی ہ کہ میں نے یہ لایا تھا کیا بول رہی تھی میں نے
باردار کے پاس اپنی
ہاں میں نے واردک کے پس آئے چودہ سو میں اس کو اچھی تھی نیچے کٹ ورک اور اچھا مطلب گھرے پ تھوڑا سام تو امون میں کٹ ورک اور اچھا شلار بھی اور کاٹن کایئی ڈپا نرم کاٹن کائے ڈپہ ت تھا اور اس کو مطلب سائڈس میں بھی وہ اسکیلپنگ کر کے تھی دوپٹے میں دونوں بڑے سائڈس میں اب میں نے لایا نا وہ میں نے اب سلایا میں نے سوچاب میں گھر جاں گی دوسر میں نے پارس بھائی کے پا لایا تھا کاٹن کا وہ بھی تھا تیسرا میں نے وہ ڈر ہے نا نیچے اس کے پاس لایا وہ بھی میں نے اس چیز کروایا اور بھی دو دو تین اب میں نے اس میں گئی نا گھر میں نے وہ ودہ والا پہناان نا دو تین بار پہنا پچھلی بار میں گھر آئی نا میں ادھر پہنا اس کو پیٹ کے پاس اتنا بڑا یہ ہو گیا اچھے چھید د سیدھے جیسے اس کو کینچی سے کاٹا محمد دری بول رہی اس کو آپ کو پیڑ دکھ رہا ہے یہاں سے میں نے بولا اب میں کیا کروں گی میں نے وہ سارے کپڑے مجھے اب کچھ نہیں ہے میں نے اب جو فراک شرار وہاں سے پہن کے لایا ہے
وہ بھی پ
اب بول رہی ماما پہنو نا آپ وہی چھوڑو نا اپ وہی پہنو میں بول رہی ہوں نہیں اب پھر مجھے پہننے کے لیے کچھ نہیں اب میں نے ٹیلر سے کل لایا نا دو سوٹ سے لا کے
ہاں
اب میں نے وہ پہنا اب میں نے نہایا وہ نے وہ پہنا گھر میں ہی جو میں نے وہاں سے پہن کے کلایا تھا بول رہی ماما اب میں نے بولا اب ہے نا یہ پانچ چھ اب میں یہی پہنوں گی اور ان دو ایک دو مہینے میں فھر یہ بھی دینے پڑیں گے برتن والی نکلتا ہی نہیں ان کو کچھ
ہاں اور کیا آب آپ جب تک ٹھیک نہیں ہو جؤ گی نا تب تک آپ مت جانا
ہاں میں نے ب مجھے آیا تھا کل ہسبینڈ ادھر ہی میں کھانا ھا رہی تھی وہ ادھر ہی آیا بول رہا ہے میں بول رہ ہوں اس کو آپ کرنے آئے ادھر بول رہے کیا بول رہی ہے آپ کی چلو نا گھر
ا
میں نے بولا ارے میں نہیں آؤں گی اپ کو کیا ہو گیا میں نہیں ابھی آؤں گ مجھے میں اٹھ ہی نہیں پا رہی ہوں بول رہا نہیں نہیں چارا چلو وہاں پہ کون ہے وہاں پہ میری ماں اکیلی ہے وہ یہ میں نے بولا میں نے اس کو بولا آپ کیا بول رہے ہو اگر مجھے اللہ نہ کرے کوئی پروابلم ہو جائے گی پھر وہ آپ کوئی ہے اگر آپ اس ٹائم پہ ایسے کرو گے پھر وہ ال نہ کری کوئی پروابلم ہوگی وہ خود ہی پھر کرنی پڑے گی خود کو ہی ہے اب پھر اس کو بات نہیں کیا انصاف ہے میں نے اس کو بول پلیز آپ گھر جؤ پھر وہ گیا گھر وہ کل سے فون کر رہا ہے میں نے اٹھایا ہی نہیں
ہ ہاں چلو جب تک ٹھیک ہو جاؤ گی پھر جب ٹھیک ہو جاؤ گی ان شاء اللہ جان آپگ
پچھلے سال رمضان میں مطلب اس سال نے جو پچھلا سال اس سے پہلے مجھے مطلب زیادہ جان کے ٹائم پہ میں پریگنٹ تھی اس ٹائم میں آئیاں میں صبح اٹھی نیند سے مجھے ہو گیا تھا وہ ہوتا ناس اٹھی نہیں پا رہی تھی اٹھی نہیں پا رہی تھی پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لیا دوائی بھی نہیں دے سکتا ہوں آپ کو ایسے ہے بھی اس ٹائم بھی بیمار تو آئے میرا ہسبینڈ مطلب چھ دن میں نے ادھر ہی بھرے روزوں کہ آئے میرا چلو چلو چلو میری ماما بیماری میری باب بھی بیماراری ہے میں نے بول میں اٹھی نہیں پ رہ اچھا چلو آپ رتے باہ توھر میں اے مے ماما کو دانت میں در وہ ہے یہ مجھے اتنا برا لگا اس نے منگان
وہ کیا ہی کرے گا گھر پہ بھی مت نہ ہوگا کوئی مارت بیچارا گی قستا ہے
اور کیا پھر میں اٹھی اور میں نے سوچا چل چھوڑ میں اٹھی اور گئی وہاں پہ گئی ن وہاں پہ میری دیوتا ہے وہ کمرے میں مطلب بیڈ پہ ہے اس کو کچھ م بیمار اس کو بھی تھا شاید بار ا تھی وہ ب تھی نہیں کر پی ببھی میں کیا کروں گی میں وہ آئی نا ادھر سے میرا دل ہی تانگ ہو گیا ھر سے دیکھ میری سس کو گا پکڑ کے نہیں یہ نا یہ ایک سائڈ چہر پک کر کے درد درد رو رہی ہے وہ وہاں سے
وہی دلٹھانگ ہوتا ہے پھر
اور کیا اس نے کچ مجھے لگا ج وہ دے رہا ہے جیسا ہے میں پتہ نہیں کہ آ گئی مجھے
وہ نہ دل تانگ ہوتا ہے دل تانگ ہوتا ہے اس
صرف خود ہی کے اوپر سے مطلب افطاری کی ٹائم کچھ ہی ٹائم تھاے افطاری میں اب گئی میں میں نے جلدی سے کیا کی تیاری وہی پھر جب تک عید وید ہو گئی تب تک پھر میری ساسو میں آ گئی اس نے دانت نکلوایا اس کو ہو گئی فارک ادھر سے دیو رانی نے بھی کھائی دوائی شائی ہو گئی اس کو کوئی فرق لیکن مجھ میں جو پہلے دن گئی نا جیسے وہاں پہ اندھیرا ہو گیا تھا اللہ کی قسم
وہقینہ
لیکن آج میں نے اس کو نہیں مانا میں نے بولا اس کو مجھے بہت پرابلم ہو گئی ہے آپ پلیز تو آپ کو پتہ ہی ڈاکٹر نے کیا بولا اللہ نہ کرے اگر ویسا ہوگا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس میں سرجری آتی ہے پھر ہے نا اس کو میں نے یہ بولا اس لیے آپپ چاہتے ہو کہ میں ٹھیک رہوں اللہ کی پچھلی بار بھی ہاسپٹل گئی نا پھر پھر مطلباسپٹل میں گئی نا برزوللہ میں پہلے ہی
ہاں
اس ڈاکٹر نے مجھے بولا مطلب آپ کو اتنی پرابلم ہے اللہ نہ کرے اگر آپ ریسٹ نہیں کرو گے ن یاد نہیں کرو گی آپ خود دیکھناا پانچ سال کے بعد آپ کا کیا حال ہوگا
وہی نہ یہ پہلے ہی پروڈکشن دیتے ہیں
اور کیا
پرڈکٹ کرتے ہیں ان کو پتاہ ہوتی ہے ہاں ہاں یہ بات تو صحیح ہے
پھر اس نے بولا مجھے بول رہا آپ کے ہسبینڈ کہاں ہے میں نے بولا وہ باہر ہے بولا بلاؤ اس میں نے ان کو بولا یہ آپ کو بلا رہے ہے بول رہے ب نے بولا آپ کو پتا ہے اس کی اس کو کتنی پروابلم ہے اللہ نہ کرے اگر آپ اس کو احتیاط نہیں کرو گے نا پانچ سال کے بعد پھر ہاسپٹل میں پھر ہوتے مطلب پھرتے رہو گے اس کے بعد اگر آبتے ہوئے اس کو کتنا مسئلہ ہے اس کہاں ہوتی
میں نے اپنی پہ دیکھنا اس بچاری نے اتنا ریسٹ کیا لیکن اس کو فارک نہیں ہوئی
مجھے لگتا ہے ریسٹ سے زیادہ ہی ہوتا ہے جیسے اس بول رہے ڈاکٹر میرے ہسبینڈ
بیلٹ لگا لو کام پے کرو کام وم کرو تو ٹھیک رہتا ہے انسان
اور کیا پھر بولا ی ڈاکٹر نے میرے ہسبینڈ کو اس کو ریسٹ کرواؤ اس کو احتیاط کرواؤ اس کو جھکنا نہیں ہے مطلب جھک کے جھاڑو نہیں لگانا اس کو اس کو وہ کھڑا جھاڑو لاؤ اسی سے جاڑو مارے گی او ہمیں کہاں اس سے آئے گا وارہ
ہاں وہ بات تو ہے لیکن اب صحت کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا
اس نے ب اس اس کو انگلش کا موڈ لگاؤ اس کو احتیاط کرو اگر اللہ نہہ کرے آپ نے اس کو احتیاط نہیں کیا آپ پھر پچھتاؤ گے اپ کیا کر سکتے ہیں گ چلتا بھی نہیں یہ گھر میں کرنا پڑتا ہے کام
اور کیا
اوپر سے میں اکیلی ہوں میری دیو رانی تھی وہ پھر الگ رہنے لگی جب سے میری بیٹی کی یہ مطلب بیٹی پیدا ہوئی تب سے وہ الگ رہتی ہے ورنہ وہ بھی کرتے تھوڑا وہ جب وہ الگ ہی نکلی پھر مجھے سارا کام پڑا خود پر ہی
ک پی ہی ہاں وہ بات
کھانا بنانا بھی برتن دھونا بھی جھاڑو بھی پوچھا بھی کپڑے دھونا پریس کرنا اوپر سے میری ساس لاتی ہے سبزیا وہ مجھے بلاتی آجب مجھے اس کو مدد کرو صاف کرنے میں مجھے گھردن میں ہوتی ہے پرابلم آ جاؤ مجھے صاف کرنے میں مدد کرو ادھر میری مطلب اد ادھر ناند رہتے ہیں میری نزدیکی وہ خود کی سبزی لاتی ہے بلاتی ہے مجھے ہاں وہ ر رہی ہے پھر مطلب بولتے میری نند بولتی ہے آ جاؤ کرو میری ہیلپ پھر کیا بول سکتے ہیں ان کو
ہاں سچ میں کچھ نہیں لڑکی کی لائف یہی ہے بچاری
اور کیا
لڑکی
اوپر سے بچوں کے سامنے بالکل بھی نہیں چلتا ہے پھر میں نے آپکو بولا ان کے لیے اٹھنا پڑتا ہے باقیوں کو اگر کچھ بھی بولیں گے تو مانتے ہی نہیں ہے صبح میرا بیٹا اس کو اس کو میری ماما مطلب اس کو ا درے پکڑ دییا اس کو صف کرتی آی ہوں نا میں اس کو بولا ماما نے صبح آ جم نہ ہوں گی نہیں نہیں مجھے ماماانا ہے گی آپ نہیں
آپ اس کو عادت لگتی ہے نا پھر آپ کی
ہاں آ جاؤ وہ کرو نہیں نہیں مجھے یہی کری ہے آپ نے بولتی مجھے کمر میں درد پلیز جاؤ نہیں نہیں نہیں بچہ کا وہ اس کو کیا ہے وہ کہاں سمجھتا ہے
نہ وہ کہاں سمجھے گا وہ کہاں مانے گا بھی اور سناؤ آپ کی بیٹی اٹھی شاید
ہاں وہ ٹ رو رہی ہے پت نہیں اس نے کسی اس کو پکڑا ہاں
دیکھا میں نے سنا نا اپنی چلو کوئی نہیں یہ ختم کریں گے تو پھر اس کو دودھ وغیرہ پلانا میں بھی فون چارج کرا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں چائے پیتی ہوں اس کے بعد میں ان کو فون کروں گی پھر
ہاں پھر کریں گی بات
کر د ہو ابھی کسی اور کے ساتھ
نہ ابھی کہاں آپ میں فون چارجنگ پہ رکھوں گی اور تھوڑا ریسٹ کر لوں گی
ہاں لیکن ایک بات ہے نا باتیں کرنے سے بھی انسان کی پھر
تھک جاتا ہے اور کیا یہاں سے رپ یہاں سے روپیوں کی لالچ یہاں سے پیسوں کی لالچ
اور کیا
ہاں سچ میں خدا کی کسم دیکھو
میں نے پہلے نہیں کیا اب میں نے کیا تو تو پھر بھی شکر ہے اللہ کا جتنا ہی ملے گا میں ٹیلر کو دوں گی سلائی
وہحی نا بی اصل میں وہی ہوتا ہے نا اتنا ملا اتنا ملا اتنا ملا
اور کیا پھر اس کو مطلب جب پیسے ملتے ہیں تو انسان کی لالچ بٹھتی
لالچ بڑتی ہے ہاں
آپ کو پتاہ ہے میں نے ٹھوٹرو کے پاس وہ دوسرا سوٹ چڑھیا تھا نا اسے ٹو پیس والا
ریان کا
نہیں نہیں ریان سے پہلے اس نے چڑھایا تھا وہ ملب مطلب ا میں ا میں وہ شرٹ س پرنٹڈ ٹراؤزر تھا پلین لیکن اس کو نیچے تھا باٹم میں نیچے مطلب موہری کے سائڈ پرنٹ تھا اس کو نہیں نہیں کٹ و نہیں وہ پرنٹ وہ بھی ساھے چھ کو ایک وہ بھی تھا ساڑھے چھ سو کا وہ جو آپ یہ جو کٹ ورک کا جس میں وائٹ شلوار تھے
ہاں
وہ مجھے کل بابی دکھا رہی تھی بول رہے تھی آپ نے کیوں یہ وہ والا آرڈر کیا وہ نہیں اچھا ہوگا لیکن پھر جب وہ آئے نا پے نہیں یہ تو بہت اچھا ہے میں نے وہ دیکھا بولتا ہے یہ اچھا ہاں وہ بھی مگر ٹوپ پیس لیکن وہ بہت اچھے ہیں جیسے ہم نے وہ لائے نا آل اوور
کم ہوئی بارش کچھ
میں نہیں مجھے دکھ ہی نہیں رہا ہے میں اندر ہوں یہاں پہ کھڑکیا بند ہے
اچھا ٹھیک
میں نے پھر سوچا کہ میں نے اس کو بولو دیکا میں دیکھوں گی یہ کیسا آئے گا میں سوچ رہی مجھے ٹینشن ہو گئی بھابھی آپ بول رہے ہو اچھا نہیں آئے گا لیکن پھر جب آیا نا میں نے کھولا نا پارسل بول رہی ہے ارے نہیں یہ تو بہت اچھا ہے پھر بول رہی تھی آجے وہ بھی لائیں گے آٹ ور والا میں نے بولا چھوڑو میں نے اتنے کاپڑے لائے مجھے اتنے کاپڑ چو میں نہیں لاؤں گی اب میں بول رہی ہوں اس کو میں نہیں اب دیکھوں گی کپڑی ادھر سے دیکھ رہی ہوں اس کو بول رہی ہوں میں نہیں دیکھ
ہاں
مگر جیسے سب کو آج کپڑوں کا اب سیشن ہو گیا ہے
اور کیا کپڑے کپڑے کپڑے میں نے سنا میں بستر میں بھی بات کرتی ہوتی ہوں ماما کاپڑے لانے ہیں ماما کاپڑے لانے ہوتے ہیں بولتی ہے ماما آپ کو ہو کیا گیا ہے
میں بول رہی ہو بابی کو یہ ہمیں ہی میں بول رہی ہوں بابی کو ہمیں ہی خالی بول رہی ہے ارے دیدی ہمیں کہاں یہ سب کو ہو گیا ہے یہی ڈپریشن
یہ سب کو ہے سچ میں سب کی سب ایک جیسے ہے ہمیں جتنے ہیں نا زیادہ لانا چاہتے ہیں چلو آپ دیکھ لو آپ بیٹی کو اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ